ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت ہ کہاں گھوم رہے حضرات
کہیں نہیں باہر آئے ہے
ہاں ہاں کیا کر رہے ہیں
پ نہیں چاؤومین کھا رہے ہیں
ہ ساجد ہوٹل پاس
ہاں
ساجد ہوٹل
نہیں دیکھے ہ جی یہ سامنے یہی ہے بغل والا
او سج د ہوٹ ہوگا ا جو مل جا رہے ہیں اور
اور سب ٹھیک ہے
سب صحیح ہے گھومنے میں مزہ آ رہا ہے
جی
ہ اچھا کون کون ہیں
اکیلے ہیں اور دوھو لڑکا ہے دوٹھو اور لڑکا ہے
کون آیا تھا
میرا ہی روم میںتر ہے کیا کیا ہاں ہاں ہمم
آوازیں گاڑی کی بہت آتی ہے
باہر میں ہے تو آ جائے گی نا
شاہد بھائی او شاہد بھائی دیک جھاڑو ل لا دیے لوگ وہ لوگ ساھ روپئے ملی ہے سمجھے جھاڑو ساٹھ ر ملی ہے سن رہے ہیں سنا دے رہا ہے ساٹھ روپئے ملے ان لوگ کو پیسا دے دی دے دیجیے گا کیوںکہ ان لوگ کے جان رہے ہیں نیچر جانتے نا ہیں لا دیے یا پھر نہیں دے رہا ہے پیسہ ایسے وغیرہ وغیرہ چھ چھ روپیہ ڈال دیجیے کے اکاؤنٹ میں کا ا اور بلیے شمشیر بھائی
ہوں ادھر ہی بات کر رہے تھے
ہاں ادھر بات کر رہے تھے وہ ہاں
بیس آپ
ادھرے بات کر رہے تھے جھاڑو لایا تھا وہ لوگ اسی لیے پیسہ اور نئی لڑکے نہیں ہے
ہاں
ہاں وہی وہی لوگ لایا تھا تو پیسہ دینے کے لیے بول رہے تھے ہاں تو پیسہ دینا ضروری نہیں ہے سب سب سب کا پیسہ لگانا ہے لگے گا تب نا سب کا
سب روم میں رہتا ہے تو سب کا پیسہ لگنا ضروری ہے تو پھر ایک کا لگے گا تو صحیح صحیح نہیں لگے گا
ہوں
ہم لایے صرف اتے رہے نہیں پیسہ تو اسی لیے بول دے رہے تھے کہ دے دینا سب کو پیسہ ان لوگ کو پیسہ دے دینا ہاں کب گئے باہر اب
ابھی تو کچھ دیر پہلے آئے ہیں
پھر سب باہر بیٹھے تھے کیا
نہیں نیچے میں تھے
ہاں باہر نہیں بیٹھے تھے پھر سب وہاں گیٹ کے پاس او اچھا
چ
مفتی صاحب مسجد سے نکل رہے یار
ہاں تو مسجد میں ہو گئے ہوں گے
ہاں
یہ آج تو مزہ آیا ہوگا کہ مفتی صاحب چھوڑ کے چلے گئے کلاس چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا
کہاں مزہ ہے سب سے کام کری لیے نہیں ہو نہیں سب تو کر لیے
لکھ لیے تھے آپ
ہم دو سفا لکھ لیے تھے یہ
ہاں اچھا اور وہ فارسی قائدین سب بنا لیے تھے کیا
نہیں فارسی کو تو ہم ہاتھ نہیں لگائے یہ سب آنے لگا تھا تو چھوڑ دییے کہ چوڑو نہیں تب بنا ہی لیتے
کل فرسو کوہ بنا کے جائیں گے اور کا
ہاں بنا دیں گے ایسے ہم میں
اور لوگ بنایا تھا کہ نہیں وہ لوگ لکھا ہے
کوئی نہیں یار کوئی نہیں
کوئی لکھا ہے
ان لوگ تو وہ بھی نہیں بنایا ہے تاریخ اب والا یہ بھی نہیں اتارا تھا
چلیے نہیں لکھا تو ہم بھی نہیں لکھیں گے کا
فیضان ہے نا فیضان تو فیضان تو اتارنے ہیں بنا رہے تھے
کیا پرس پیدمیشا
ہاں اتار لیے تھے سب بنا نہیں ان لوگ نہیں بھر سک نہیں دکھا ہے اور کو کون س
وہ لکھا ہے تو نہیں لکھیں گے
اچ بات لے گا تو لی ہے ہوں ہ
کیا ہے دے د دماغ لگا اتنا دماغ ویے بھی گرم رہتا ہے کیا
ہاں
ایسے بھی گرم چیز لے رہے ہیں
ہوں
ہوں اور دماغ گرم ہو جا رہا ہے
سلوٹ لواا سل
چلیے صحیح بات ہے بھائی
توڑ ت
وہیں بیٹھے ہیں ابھی تک
نہیں اٹ گ ہم جان کے بیٹھے تھ ادھر باہر نہیں نکلتے بس ن تو کب خ
ہ نہیں مفتی صاحب یہاں اندر ہے دیکھیے کہ آئیے گا آپ فون سمجھے
ہاں جیب میں جیب میں ڈالیں گے موبائل
ہوں جب میں ڈال لیجیے گا اور گا کے دیکھیں گے تو پھر وہ مروم میں گئےیں گے مفتی صسحب سمجھے
ہاں ہاں گیٹ پر آئیے گئے س
آ گئے ہیں
ہاں ہمام گیٹ پرور آگ ہے
ہاں دیک لیے
دیکھ لیے نا
دیکھیے گ پر ہوجے گا جلدی پ جلدی جلدی ہلدی پار ہوئیے جلدی ہو جلد پار ہوئیے جلدی جلدی جلدی جلدی
ہاں
دھیان سے مختصدق لنگن کو پھر لفڑا ہو جائے گا اس لیے میں بول کر ہ
س
ہیلو
ہاں
پہنچ گئے
ہاں ادھر سے آ رہے تھے موتی صاب ادھر مسجد ان سے جا رہے تھے
ہاں
ہ
ہ توی نہیں جبھی دیکھتے تو پھر اس میں سمجھے ہ نہیں مفتی صاحب یہ ٹہل رہے ہیں سمجھے آ رہے ہیں نا ٹہل رہے ہیں
آ
مفتی صاحب ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں
ہاں
ہاں ج
ارے بھائی گرمی جگاات
ہاں
ہ
کیا بولے
کر یار کچھ نہیں
ا
تو براببر تیار ہو ہاںنا
ہاں
بسیو
ہیلو
ہاں
بولیے بھائی چپ کیوں ہو گئے
بولیے گا نا
کون کون بول رہا تھا پیچھے سے
کیا کیا ابھی بولے
کون پوچھ رہا ہے
ساجد
ساجل
ہاں
تو کیا بول رہا ہے
پوچنا ہی کیا آپ لے جاؤے بول رہے ہیں بات کر رہا ہے
ہاں آ تو کب
ہ
اچھا
جی
نہیں بولا بات نہیں کریں گے تو
ہ
ا
ہ
مت کرنا ضروری ہے تو کیا
ہاں
ہ ہ آس میں جگے ہوئے ہیں امید پہ قائم ہیں کیا
ہوں
جین آ جائے تو بھلا ہی ہوگا ہمارے لیے
ا
ہوں سریے
ہ
اسی امید پہ دنیا قائم ہے آپ کی طرح ہم بھی مایوس ہیں
چ
اس سے بات کریں میںج جو ہے اپ سمجے ہاں
کٹ نہیں آ
وہ مزااہ بات ہے اچھا بولیے بائی بولیے بولیے بولیے
کہاں سنا وال بائی کہاں ویڈیو کال بات کر رہے ہیں ہاں
بھوئی نہیں دکھاتا بھوئی نہیں دکھتی ہے صرف جہاں بھی نظر اٹھاؤ کھوئی ہی دکھتی ہے کوئی صحیح صحیح دکھبے نہیں کرتی ہے کیا سمجھ با ہے
آئ
کوئی صحیح دکھبے نہیں کرتی ہے چلا سب بھنیے ہیں کہ
باہر دیکھ رہے ہیں کہ
ہاں
باہر دیکھ رہے ہیں آ
ہاں
ہاں تو دیکھیے دکھ جائے گی بڑھیا ضرور ایکا دگا
آپ کو دیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے آپ پاس تو ہے ہی ہے چار پانچ گو کا
اورے کہاں
آپ ہی نہیں بول رہے تھے کہ ہم بولو کر دیے تھ ہاں
ا
تو اس کو اس کو پتہ چل گیایا گیا تھا کیا کہ آپ اور سے ب بات کرتے ہیں
نہیں اسی سے بات اور کوئی سی بات نہیں کر رہے تھے یہ جی
گھر بلاوک کیی کچھ دوسرا ریزن تھا گریادتے اللہ دیکھل جاتا کچھ بھی ہ گڑ آئے بلاوک کرتے کا
ہاں وہ تو آدھا گھنٹہ سے ویسے گڑ آ دیے تھے تو وہ لوگ کر دی
تو اس کو بھی ڈر بیٹھ کے اس کون آدمی سلب بھی نہیں گئے کا
ہاں
حال کاٹے گی نا ڈر
ہوں
ڈر نہیں اسے
ہ
جی بولے نا کسلاح شمشیر کا نام ہی شم شمشیر شمشیر ہے شمشیر کو مصری کا مانا ہی ہے تلوار تیز دھار ہے کہ
جی
کاٹ کے رکھ دیں گے
ہوں نام نہیں بتائے اس کو جی نام نہیں بتائے تھے دوسرا نام بتائے تھے فیضان
ہاں
ہاں اپنا نام نہیں ہوتا ہے